سب ٹھیک آپ اپنا بتائیے
ہمارا بھی صحی ٹھیک ہے اور گھر والے ٹھیک ہیں
ٹھیک ہے آپ کے گھر والے سب ٹھیک ہے سب خیرییت ہے
ہاں سب خریے تھ
بھوجن کھانا ہو گیا
ہاں بوجن کھانا ہو گیا آپ اپنا سنائیے آپ کا ہو گیا
نہیں نہیں ابھی ہم نہیں کھاتے ابھی ہم کو جب بھوک لگتا ہے تب کھاتے ہیں مطلب کہ کیا م مطلب کہ بڑھیا سے کائے ہے
ہاں کھائے ہیں
کھانا کیا کھاائے
ہم کھائے ہیں بریانی
بریانی کھائے موسم وہاں کا کیسا ہے ٹھیک ہے موسم
ہاں موسم تھوڑا بارش کا ہے
چلیے تب کوئی بات نہیں ا مطلب کہ سب صبح میں کیا تھا سویرا میں بارش تھا یا دھوپ تھا
سویرا میں تو بارش بارش نہیں تھا دھوپ تھا
ا وہاں پہ تو مطلب کہ ہم آئے تھے تو دیکھے کافی پانی لگ گیا ہے نا کافی کچ کچ ہو گیا ہے
ہاں بہت زیادہ کچ کچ ہے بہت کیچڑ ہے بہت پانی ہو گئے ہیں
ہاں یہ تو بات ہے تھوڑا آپ کا آواز کافی دھیما آ رہی ہے تھوڑا زور زور سے بولا کیجیے کھانا کھائے ہو ابھی تھوڑا زور سے بولیے
ٹھیک ہے جوور سے بولتے ہیں
اور سب بتائیے کیا پڑھائی لکھائی سب چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک
ہاں پڑھائی لکھائی چل رہا ہے آج ہمارا ایگزام کا فارم بھرنے کا جو تاریخ تھا وہی ہے ہاں اب ہمارا اگزام ہاں نکل جانا لیکن ایگزام تھوڑا کٹھن ہوتا ہے
ہاں یہ تو بات ہے کٹھن ہوتا ہے لیکن نکل جانا چاہیے نا
ہاں نکل تو جانا چاہیے
ا چلیے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے اور مطلب کہ ادھر ٹی وی یہ سب چل رہا ہے کیا کوئی بچہ لوگ کھیل رہے ہے کیا
نہیں ادھر روڈ پہ بج رہا ہے تو ان لوگوں کو تو ہم منع نہیں کر سکتے آتے ہیں
تو آپ تھوڑا مطلب بغل میں ہو جائیے نا ادھر آواز آ رہا ہے تو آپ کا آواز تھوڑا پھٹ جا رہی ہے یا مطلب اچھے سے نہیں آ رہی ہے
اب کیسا ہے
ہاں اب اب بھی ٹھیک ہے
اور سنائے اپ کہاں ہیں ابھی آپ کہاں نہیں ہیں
ابھی اب گاؤں میں ابھی تو آئے ابھی مطلب کہ ہوا آدھا گھنٹہ آئے ہوئے
اور آپ کی امی کھانا بنا لی
ہاں اب ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ جائے کھانا کھائے آز آپ جو موبائل دکھا ہے ٹھیک تھا نا کچھ بھی کہیے موبائل میں دم تھا نا
کس کے ہاں آج دیکھے ہیں اس میں اس کا ہر چیزوں میں دم تھا
پرانا والا اچھا لگ رہا تھا کہ نیا والا
ہمیں تو اس میں ون پلس کا جو تھا وہ بہت اچھا لگا ہے
ہ پرانا والا کیسا لگ رہا تھا
پرانا والا ہمیں تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ابھی جس ٹائپ کا سنا چل رہا ہے اس ٹائپ کے سامنے کے لیے ہم اگے جو بھوس ہے بھوسے کے لیے سوچ کے اور اس کی اس طریقے کا فون لے تو زیادہ اچھا رہے گا
ہاں
اس لیے ہمیں وہ پرانا والا اا اچھا نہیں لگا
چلیے دماغ تو ٹھیک ہے بات کر رہے آپ صحیح بول رہے ہو اور بتائیے مطلب کہ سوچ رہے وہ کمپیوٹر لینے کا
کمپیوٹر لے لیجیے تو بہت اچھا ہوگا ہم بھی آج آپ کے سات تو دیکھے ہیں لپ لیپ ٹاپ اس میں آپ کو کون سا اچھا لگا ہے
ا وہ والا اچھا لگا ہے کھیل والا اچھا تھا لیکن کافی مہنگا تھا
وہ کھیل والے تو مہنگا آتا ہی ہے لیکن ہمیں اس میں سب سے زیادہ خراب لگا وہ جو میک بک تھا وہ بہت خراب لگا کیونکہ اس کا ٹچ تھا ایک کا کام ہی نہیں کر رہا تھا
او آب بڑے وسیوں کا بر ہی مت کیجیے ان کا نام لے کے مطلب کہ انہیں برا لگ جائے گا
او ٹھیک ہے اور کہیے بھائی جان کیسے ہیں
ہم تو ٹھیک ہے ہم کو کیا ہوگا ہم مطلب کہ کام کر رہے ہے پڑھائی کر رہے سمئے نہیں مل رہا ہے
سمے ہمیں بھی نہیں ملتا ہے کیونکہ ہمیں کالج جانا ہوتا ہے جیسے ہمیں بالکل سمے نہیں مل پاتا ہے اور ہم ہشہ سننے میں آیا تھا کہ آپ کہیں باہر گھومنے گئے تھے تو جو جو دیکھے اس کے بارے میں ہمیں بتا بتائیے تھوڑا
باہر گئے تھے کیا مطلب سب ٹھیک تھا یہی دیکھ رہے تھے کہ پ ہاں ہاں وہاں پہ گئے تھے تو یہی دیکھے کہ جو مطلب کہ پڑھائی والا بند بندے لوگ تھے نا جو پڑھائی لکھائی کیے تھے وہ لوگ کام کر رہے تھے
ہاں
اور جو مطلب کہ جس کے پاس ہنر تھا وہ مطلب کہ کام کروا رہے تھے یہی دیکھے تھے
اور بھی کچھ اچھے جو بوشیہ میں کام آنے والے
ہاں یہ بھی دیکھے تھے کہ مطلب آپ کو کچھ آتا ہے تو کام کی سمسیا نہیں ہوگی کیسے بھی نہ کیسے بھی کام تو مل ہی جائے گا بس کچھ آنا چاہیے کچھ بھی ہنر ہونا چاہیے کام مل جا گا
ہمیں اس میں سے کو بتائیے وہ کیسے کام کرتے ہیں
مطلب کو ی بھی کام اور شروع میں ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات مل جائے گا پ مل جاتا ہے سمے لگتا ہے انزادی یہ چاہے کہیں سے کہیں سے دھیرے دھیرے سب پتہ چلنے لگتا ہے اور اس کے بعد آپ مطلب کہ کام تو مل ہی جائے گا جو چ ڈھونڈے گا جو چیز میں من ہے وہ سب چیز مل جائے گا لیکن بس ڈھونڈنے میں سمے لگتا ہے اگر ڈھونڈنا چھوڑ دیجیے گا تو نہیں ملے گا ڈھونڈتے رہیے کیسے بھی پورا پیجیے گا تو ہنڈریڈ پرسینٹ مل جائے گا سو پرتیشت میرے ساتھ بھی کئی بار ہوا
سو پرتیشت سے یاد آیا کہ کچھ کو بہت مطلب مل جاتا ہے جو بہت خوش ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ دو شبد بتائیے کیسے رہتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ کیسے وہ لوگ دکھنے تے ہیں
کیا پیسہ ہے تو آپ کے پاس سب چیز ہے پیسہ ہے تو مطلب کہ سب چیز اچھا ہے کیسا بھی سکل ہو سب اچھا سب پیسہ ٹھیک کر دیتا ہے
ہاں دولت ہے جو سب چیز ٹھیک کر دیتا ہے
مان ج پیسہ تو سب جب
اور کہیے ہمیں لگتا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں
ہوں ہوں ہم بھی بیٹھے سوچے کھا لیا جائے سارا لوگ کھا لے جس سے جس سے بات چیت ہوئی ہے سب لوگ کھا لیا تو وہی سوچے ہم بھی کھا ل اور بتاو ہمم اگر یہ سب نہیں رہ
پیسوں کو دیکھ کے کچھ لوگ مطلب بہت زیادہ دکھاتے ہیں اور دکھا مطلب اچھی اچھی چیزیں خریدتے ہیں اچھے اچھے چیزیں خریدتے ہیں اچھے اچھے چیزیں کرتے ہیں تو وہ ہاں
وہ جو ہے نا وہ بس انہیں دکھتا ہے جن کے پاس نہیں ہے جن کے پاس رہتا ہے وہ سب انہیں نہیں دکھتا ہے اگر پاس پیسہ ہے وہ دکھا رہا ہے تو اسے دکھتا ہے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے اگر جس کے پاس پیسہ ہے سے وہ نہیں دکھتا کو کیا دکھا رہا کیا صحی بات ہے کہ نہیں
صحیح بات ہے ہم بھی بہتوں کو دیکھے ہیں پیسہ رہتا ہے تو وہ اپنے سوق کے ساری چیزیں پورا کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جو دیکھ کے بھی طرف جاتے ہیں اور اس کو خرید نہیں پاتے ہیں
ویسا ویسا مطلب ہوتا ہے جو لوگ کرتے وہ لوگ کچھ کیے رہتے ہیں تب ہوتا ہے کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی سب انہوں نے بھی کمایا ہے چاہے کولی بھی ہو
نہیں تو ہے لوگوں نے محنت بہت زیادہ کی کی ہے
ہوں ہوں وہ لوگ مطلب کہ سولہ گھنٹہ اٹھارہ گھنٹہ بنا مطلب کہ جانے ہوئے واچیز یوز کیے کہ استعمال کیے کہ کیا یہ چلے گا یا نہیں چلے گا کوئی بھی ہو تو اور مطلب کہ ایک نارمل انسان جو ترستا ہے وہ شاید اتنا نہ کرتا وہ بس آج اور کل کا پیٹ بھرنے میں رہتا ہو تو وہی ہوتا ہے فرتا ہے
ہاں یہ تو بات صحیح ہے آپ یہ سب چیز صحیح بول رہے ہیں لیکن ہوتا ہے کچھ چیزیں
ہ اگر صرف سرکچت رہ کے کھیلیے گا تو سرکچت جیون ہی ملے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ سب آپ کا وہ سب بعد کا بعد ہوتا ہے پہلے پیسہ ہو تب جا کے سب چیز ہوتا ہے مطلب پیسہ رہا تو سب ہو جائے گا کوئی دقت نہیں ہوگا سب کام ہو جاتا ہے اور مطلب کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے جو سرکت کھیلتا ہے نوکری یہ سب کے چکر میں رہتا ہے ان انہیں بھی مطلب ملتا ہے پیسہ تو سرکچت روپ سے ملتا ہے جو باقی اپنا رسک یہ سب کے چکر میں رہتا ہے تو اسے یا تو ملتا ہے یا تو نہیں ملتا ہے تو نہیں ملتا ہے ملتا ہے تو ان سے اچھا ملتا ہے
اور کہیے آپ کے امی ابو کدھر ہے
سولہ
اب ہم ہمارا ٹائم پورا ہوا آپ سلام اور آپ اپنے امی ابو کو بھی میری طرف آپ سے سلام کریے گا
ہمم چلیے آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی چلیے سر اللہ حافظ دھنیہ واد بہت بہت شکریہ